جی السلام علیکم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
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خریت جناف اور جناب آپ خیریت سے ہو
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر جناب ہمیں خیریت سے ہیں اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں جناب
الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیرست ہیں اللہ کا شکر ہے اور آپ کے والدین خیریت سے ہے
جی جی ہمارے والدین خیریت سے ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب اور آپ بتائیں جناب موسم کیسا ہو رہا ہے
یہی موسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن ہوا جو ہے وہ نہیں چل رہی اگر ہوا چلتا ہے تو ماشاء اللہ تھوڑا اور مزہ آتا ہے
ماشاء اللہ مطلب کہ یہ ہے کہ عمس س ہو رہا ہے کہ نہیں
جی ہاں ہلکی پھلکی عمت ہو رہی ہے صحی فرمایا آپ نے
جی مطلب کہ دھوپ نہیں ہے لیکن گرمی ہے ہے کہ نہیں
ہ
ج بہت ہی مطلب کہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ مطلب گرمی میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کام کام دھندے بھی نہیں ہوتے پھر تو گرمی کی وجہ سے جی کوئی بھی کام نہیں ہوتے ہیں جی ہاں کی یہ پرسکون ماحول میں جو مزہ ہے وہ گرمی میں گرمی میں یہاں تک تو گرمی میں نیند بھی نہیں آتی ہے جناب
بالکل صحیح فرمایا جناب آپ صحیح فرمایا آپ نے نیند نہیں آتی اور لائٹ نہیں آتی کئی کئی جگہ تو ایسے ہے کہ لائٹ نہیں آتی تو مچھر اتنی خطرناک طریقے سے کھاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے دیکھیے مطلب کہ یہ کہ یہاں گاؤں وغیرہ میں جو ہے بجلی زیادہ کٹتی ہے تو وہاں پہ دقت پریشانی ہے کہ اگر بجلی جانے کے بعد مچھر بھی کاٹتے ہیں صحیح بات ہے ہرا بھرا مطلب کہ پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں ہے کہ نہیں ہریالی زیادہ ہوتی ہے اس لیے مچھر زیادہ وہاں پہ کاٹتے ہیں ہے کہ نہیں
صحیح فرمایا بالکل
ہاں مچھر زیادہ کاٹتا ہے وہاں پہ اور جناب آپ بتائیں کہ گاؤں میں اچھے لگتا ہے یا کیا کہتے ہیں کہ شہر میں آپ کو اچھا لگتا ہے سٹیوں میں
جی جناب جو ہے ہمیں زیادہ تر گاؤں میں اچھا لگتا ہوتا ہے الحمدللہ گاؤں کے اندر کا بہت سکون ہے اور جو ہے بھائی سکون بہت شد ہوا اور شد وائی شدد ہوا ماشاء اللہ اور جو ہے گیہوں جو کسان جو گیہوں پیدا کرتے ہیں ماشاء اللہ گیہوں سے بنی ہوئی روٹی ماشاء اللہ بہت سوادشٹ اور ٹیسٹ لگتی ہے ہر کھانے میں مطلب کھانا کا کو ابھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں لو الحمد اللہ سب بیسٹ سب سے بیسٹ بہترین اوریجنل چیز رہتی ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات بتلائے جناب دیکھیے گاؤں میں صحیح بات ہے سب کو مطلب کہ دل لگا رہتا ہے سب کو دل لگ جاتا ہے گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ پرسکون ماحول نہ کوئی آوازیں ہوتی ہے نہ نہ چلااہٹ نہ کوئی شور و شرابا ہوتا کچھ بھی نہیں مطلب کہ بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے وہاں پہ لوگ مطلب کہ زندگی خوشحالی سے گزارتے ہیں سبزی خود اگاتے ہیں غلہ خود اگاتے ہیں ہے کہ نہیں
بالکل صحیح فرما جناب
جی جی یہی ہے گاؤں میں جو ہے جو سکون ہے جناب وہ شہر میں سٹیوں میں سکون نہیں ہے شہر میں کیا ہے کہ دوسرے کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے
دو پل بیٹھ کے بات کر لیا ب س صحیح فرما جناب کہ گاؤں کے آدمی ماشاء اللہ گاؤں کے آدمی محبت سے بیٹھ کر مطلب کہیی پر بھی ملتے ہیں دعا سلام اور تھوڑا ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں الحمد للہ وہ باتیں وہ باتیں یاد کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت اور آج کل شہر میں اگر مانو شہر میں کہ لوگ باگ ایک دوسرے سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے تک کا ٹائم نہیں ہے اتنے بزی رہتے ہیں کام دھندے میں کہ اپنے کو ٹائم نہیں دے شہر کے لوگ باغ اور شہر کے لوگ باغوں میں وہ محبت نہیں ہوتی کتنا گاؤں کے لوگوں میں ہوتی ہے جناب
ج یہ بہت اچھی بات بتلاے آپ کہ شہر کے لوگوں میں مطلب کہ یہ کہ ان کے پاس وقت کی زیادہ قلت ہوتی ہے جناب سب ایک دوسرے کو مطلب کہ ہ کام کے پیچھے بھاگتے رہتے بھاگتے رہتے اس کے پاس مطلب کہ آرام کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے آپ سے حال چال کیسے پوچھےو ہاں گاؤں میں کیا کیا گاؤں میں تو مطلب کہ کام پہ لا جاتے ہیں لوگ لیکن یہ ہے کہ وقت پہ پھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھتے بھی ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑی دیر اچھی اچھی بات بھی کرتے ہیں پرانی یادیں کو یادوں کو تازہ کرتے ہیں کہ پہلے پہلے کے زمانے میں کیسے ہو رہا تھا پہلے کے زمانے ہم کس طرح زندگی گزارتے تھے وہ سارے باتیں ہوتی رہتی ہیں جی
یہی بات ہے جناب کی گاؤں کے جو لوگ ہیں ماشاء اللہ بیٹھتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں اور جو ہے آپ نے دیکھا اگر کبھی وہ جیسے کہ آپ جانتے ہو گاؤں کے لوگ سفر بہت فون کرتے ہیں جیسے کہ ٹرین کا اگر سفر کرتے ہیں وہ اور اگر مانو کہ ا وہ جو گاؤں کے جیسے کہ دو پانچ جنے آپس میں ر ماشاء اللہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں جاتے ہیں اس طریقے سے کہ جو آدمی جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا تو وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں گاؤں والوں کو تو ماشاء اللہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھے ان کی محبت کتنی اچھی ہے گاؤں کے لوگ ہیں کتنی محبت اور اخلاق سے باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ تو شہر کے لوگ بھی سوچ شاید ہم نے بھی تھوڑا کچھ چینج کرنا چاہیے ہمیں بھی گاؤں والوں کی طرح محبت بنا کے رکھنا چاہیے اچھے اخلاق سے باتیں کرنا چاہیے
بالکل بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتل ہے ہمیں بھی مطلب کہ اپنے اخلاق و کردار کو اچھا رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے سے ہاں محبت کریں اپنے رشتے داروں سے اپنے پڑوسیوں سے حن اخلاق اخلاق ہمارا اچھا ہو جائے تو مطلب کہ ہم سب کی نظر میں صحیح ہو جائے جائیں گے کہ نہیں اخلاق سب سے ہاں اخلاق بہترین ہونا چاہیے اگر اخلاق آپ کا صحیح نہیں ہے کردار صحیح نہیں ہے تو آپ اچھے انسان نہیں کہلائیے گا
بالکل سی بات ہے تناب بچے اگلا سے بات کریں گے الحمد للہ تو دیکھیے ہاں اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو دیکھیے ہمارے ساتھ لوگ بگ جڑیں گے ہماری تعریفیں کریں گے ہماری جو ہے ماحول لے پڑو ک میں رشتتے داروں سب ہماری تعریف کریں گے یار فلاں آدمی ایساتا فلا آدمی ایساتا ہے ماشا اللہ بڑے اچھا اخلاق سے بات کرتا ہے محبت سے باتیں کرتا ہے اور اچھی باتیں کرتا ہے اچھی برا اچھے برے سے معاملے میں بتاتا ہے کہ کون سی اچھی چیز ہے کون سی غلط
از آوازیں نہیں آ رہی جناب ادھر تھوڑا توجہ دیجے ادھر تھوڑا ہاں جی جی آپ آ رہی ہے
جی جناب یہی ہے جناب کہ گاؤں کے جو لوگ باغ ہے ماشاء اللہ وہ جو ہے ان کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب اور کنٹری کے جیسے کہ ماشاء اللہ آپ جانتے ہو ٹورسٹ جو بڑے بڑے شہر کے آدمی گاؤں کے اندر گھومنا بہت پسند کرتے ہیں گاؤں کے جنگلوں میں جانا بہت پسند کرتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو ماشاء اللہ جب وہ ان کا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ان کا وہاں کا جو پہناوا دیکھتے ہیں الحمد للہ وہ جو بڑے بڑے شہر کے لوگ بگ آتے تھ تو وہ بھی دیکھ گاؤں کے لوگ بوں کے ساتھ پہناوا ان کے جیسے کپڑے پہننے کی اچھا ہوتی ہے نو بھی تو وہ بھی کیا بڑے خوش ہوتے ہیں پہن کے ان کے ساتھ کھانا کھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتلا پہناوا ہو رہا با آج کے دور میں دیکھیے انسان مطلب کہ اپنے کپڑے کو اپنے لباس کو اپنے مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ چلنے چلنے اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ کو صحیح کر لیتے لیکن اندر کی جو مطلب کیا اخلاق کے اندر کے دل جو ہے ان کو صاف نہیں رکھ پاتا ہے ہاں کیونکہ اندر دل صاف رکھنے کی ضرورت ہے آپ کا لوگ پہناوے سے آپ کو نہیں جانے گا آپ کے اخلاق سے لوگ جانے گا اس لیے نہ کہا گیا کہ مطلب کہ سو سال نام کے لیے سو سال زندہ رہنا ضروری نہیں ہے ایک دن میں ایسا کام کر جائیے کہ لوگ آپ کو سو سال تک یاد رکھیں
ماشاء اللہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی اس س کام کری کہ لوگ باگ جو ہے آپ کو سو سال تک یاد کرے الحمد للہ یہ بات آپ نے بہت اچھی فرمائی ہے صیے جناب کہ انسان کو جو ہے دیکھیے ایک نہ جب اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو دیکھیے ہر انسان جائے گا وہ ایسا نہیں کوئی امر رہے گا ہر انسان کو جانا ہے تو دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بھیجا ہے ہمیں تو ہم اچھے اخلاق سے بات کرے لوگ بگ تاکہ یاد کرے لوگ بگ یاد کرے ایسا کام کرے الحمد للہ تو تو لوگ باگ ہمیشہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھے یاد کرے گ ان کے اور ان کی باتوں پہ عمل کرے گا انسان جب اچھی اخلاق ا ا سے اچھا کلاق سے بات کرتا ہے رہتے ہے تو دیکھیے جب وہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ادر جو جنتا ہے وہ سب لوگ باگ ان کو یاد کرتے ہیں یا فلاں آدمی ایسا تھا ماشاء اللہ کتنا اچھا
ماشاء اللہ جی جی ہاں یہ بات یہ بات بالکل درست فرمائے کہ دیکھیے اگر ہم دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور مطلب کہ ہر کسی کے غمخاری میں ہم تیار رہتے ہیں ہر ایک کے دکھ مصیبت پریشانی میں ہم کھڑے رہتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالی کی اللہ کی ساز امید ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ یہ فلاں شخص کا لڑکا تھا فلاں آدمی تھا بہت اچھے تھا بہت ہی اچھا اخلاق والا تھا ہر کسی کی مدد کرتا تھا ہے کہ نہیں چلیے ان شاء اللہ تعالی آپ نے بہت اچھی بات بتلائی پھر بات ہوگی خدا حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم وورحمۃہ اللہ و برکاتہ
سلام
ہ